وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام اور سب بڑھیا کی ریت میں ہیں
جی جی سب خیریت ہے آپ لوگ ک دو آئے ہیں بھائی جان اور بھائی جان کیا کر رہے ہیں
اور بس اللہ تعالی کی دعا ہے اللہ تعالی کی مہربانی ہے اور سب بڑھیا امی جان امی جان خالہ جان اور بھائی جان سب بڑھیا کی ریت میں ہے اور آپ نے کھانا وانا کھا لیا
جی بھائی جان ابھی تو ناشتہ ابھی تو لاسٹ بچے کو اسکول بجے صبح اٹھائے چھ بجے بچے اٹھ کے بھائی تھوڑا سا اسکول بھیجے اسکول بھیجنے کے بع لنچ بنا کے دیے آج ہم نے پنیر بنا بنایا تھا پوڑی بنایا تھا بچوں کو ٹفن میں لنچ دیا چل لے کر چلے گئے بھائی جانوں لوگ ہوگا ناشتہ پانی ہوگا بھائی جان
اچھا اب اب ہم جیسے فوڈ پاسٹ کی باتیں کرتے ہیں تو آپ بچوں کو کھانے میں کیا کیا دیتے ہو اور جیسے اسکول جاتے ہیں بچے تو جیسے اسکول مارکیٹ میں ہیں یا پھر جیسے گرامین اییرے میں کس میں ہیں
جی جی جی جی آج ہم نے بنایا تھا پنیر کی سبزی بنائی تھی پوڑی بنائی تھی بھائی جان تو بچے لے کے گئے تھے شام کو ہم نے بنایا تھا پھر بچے کا فرمائش تھا امی جان میرے کو اڈلی سامار کھا ہے بچوں کو اڈلی سامار بنا کے کھلائے بھائی جان آپ پھر بچے کا فرمائش ڈیلی بدل بدل کے دیتے ہیں کبھی بھائی جان پیزا بناتی ہیں کبھی برگر بناتی ہیں کبھی پوی بنا دی ہیں کب پراٹھے بنا دیے آلو کی بھنجیا بنا دی ہیں ڈیلی بدل بدل دیتے ہیں ایک ہی سامان نہیں دیتے ہیں بھائی جان بچے ہیں کھاتے کھاتے اٹھ جاتے ہیں کیکہ
تو ایک چیز کا دھیان مطلب رکھا کرو مطلب ایک اب اب جیسے آپ میں میں آپ کو بتاؤں جیسے جیسے بچے کو نا جیسے تالبونا توڑا کم دیا کو کیونکہ یہ ایک ایسا جو مانسک استتی پہ بہت نربر کرتا ہے اور جیسے بچے ہیں تو جیسے مارکیٹ میں بچے کیونکہ مطلب ہمارا بچے تو وہ ان کو مطلب کھے کی اھا تو وہ ہوتی ہے سب بچے چے کھاتے ہیں تو وہ مارکیٹ میں جیسے چاٹ پکوڑی ہو گئی جیسے پتاسی ہو گئی پکوڑی ہو گئی جیسے آپ مطلب بنا چاؤمین ہو گیا برگر ہو گیا تو ان سے کھانے سے بچوں کو چانا چاہیے تاکہ ان کی شارییرک استھھی خراب نہیں ہو
چاہیے گھر کا بنا ہوا دے دینا چاہیے تھوڑا بہت باہر کی چیزوں سے بچانا چاہیے بھائی جان ا باہر دیکھیے کیسا کیسا ملتا ہے کیسا کیسا رہتا ہے تو گھر پہ ہی بنا کے دیتے ہیں بچوں کو زیادہ باہر نہیں دیتے بنا کے بھائی جان
ہم جیسے بچے بیمار ہو جائیں گے پھر اللہ تعالی پہ ہم ایسے بولیں گے کہ ہماری دعا دو تو جو ہم جنگ فوڈ کھائیں گے تو اللہ تعالی بھی اس پہ مہربان نہیں ہوتا
جی جی جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیںھائی جان بہت اچھی بات بتا رہے ہیں آپ بہت اچھاگ سن کے ماشا اللہ ماشاءلہ بہت اچھے بول رہے آپ
تو اور جیسے بچے اسکول میں جاتے ہیں تو جیسے ہم ابو جان امی جان جی صرف پہلے آپ نے بتایا کہ ہم بچوں کے لیے اچھا گھانا بنا کے بیچ ہیں گھر پہ بنا کے بیچتے یہ ایک اچھی بات ہے اور اچھی پہل اور ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ بچے کو گھر بنا ہوا کھانا کھا کے جائے گا تو بچہ بچہ کو مطلب ہے نا بچے کو جیسے مارکیٹ کی چیزیں کھانے کی اچھا نہیں ہوگی اب اب جیسے بچہ بھوک کھا جائے گا تو وہ مارکیٹ کی چیزیں کھائے گا کھائے گا تو وہ مطلب پیٹ میں گڑبڑی ہو جائے گی تو ان کے جیسے جیسے ان کی شارییرک استھھی خراب ہو جائے گی مانسک استھھی بھی خراب ہوگی اور بچہ جیسے اب روگوں سے گرست ہو جائے گا کیونکہ دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے بچوں میں ب مطلب بیماری پرنپنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو ہو سکے
فمارے بھائیان بہت اچھی لائن بتا رہ ہیں بہت اچھا بہت اچھا
ہ آفر میں یہ
جی بھائی جان
آ فر آپ فرمائیے ہ
جی جی جی اور ہم یہ بتائیں اور بتائیں تو دینی کے بارے میں نماز پڑھیں بھائی جان فجر کی
ہاں ہاں وزیر کنے با
ماشاء اللہ ماشاء اللہ شبح ن شم پانچوں ٹائم کی نماز پڑنا چاہیے بھائی جان آج کے جنریشن میں ہے ہی کیا ہے نماز ہی لے کے جائے گی کیا جائے گی آخرت میں کیا ملے گا بھائی جان آپ کو کچھ نہیں ملنے والا آخرت میں نماز قرآن تلاوت یہ شب ملے گا بھائی جان باہر نکل کر کے دیکھیے آپ کچھ نہیں رکھا ہوا ہے باہر دیکھیے اخبار لوگ اڑا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسے کیا کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے تو اپنے بچوں کو آپ اچھی تعلیم دیجیے اچھا سمجھائیے اچھا بتائیے ان کو دینی راستہ میں سکھائیے دینی راستہ میں چلائیے نماز کا پابند بنائیے آپ خود نماز کے پابند م دیے اگر آپ کی شادی ہو گئی ہو تو اپنے ا اپنے والدان اپنے ان کو بتائیے ہ اپنے امی اب امی جان ا بو جان کو بولیے نماز پڑھیں آج کل کیا رکھا ہے بھائی جان کچھ بھی نہیں رکھا ہے
اچھا فرمایا آپ نے اچھا فرمایا کیونکہ جیسے نماز کو جیسے نماز پڑھنا کیونکہ نماز پڑھنے سے کیا من میں شانتی آتی ہے اور جو جو کوئی بری بری جو بری جو چیزیں مطلب مطلب مائنڈ میں چلتی رہتی ہے وہ وہ گیا اللہ تعالی کی مہربانی وہاں پہ ہوتی ہے کہ نماز ادا کر ہیں تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور من میں شانتی بولتے ہیں اور
جی جی بہت اچھی لائن بہت اچھی ب رہے ہیں مھے
نماز ادا کرنی چاہیے نہیں اب کیکہ کیک بے روزگاری کا دور بھی ہے اور دیکھو کرم تو کرنا ہی کرنا پڑتا ہے مگر وہ ت ملے تو مطلب دو دو نماز ادا کرنی چاہیے
جی جی ارے بھائی جان آپ یہ ب ے بھائی جان کی نماز پڑنے میں کتنا آپ مارکیٹائیں گے دو سے چار گھنے لگیں گے ناز سے دس سےیا پندرہ منٹ لگ بھائی جان دس یا پندرہ منٹ میں اللہ کے نیچے سز دکانا سے کیا ہے کچھ نہیں ہے اللہ سے مانگو اللہ سے رو اللہ سے گر رہا آپ کا سب مس ملا کر کے کام شرو کریے بھائی جان آپ کا سب حاصل ہوگا سب پورا ہوگا آپ نماز ادا کریے نماز پڑھیے دیکھیے آپ کی دعا کیسے قبول نہیں ہوتی بھائی جان
اچھا فرمایا اچھا فرمایا آپ نے کیونکہ اللہ تعالی کی مہربانی طبی بنے رہتی ہے جب ہم اللہ تعالی کی مہر مطلب ہے نا عبادت کرتے ہیں ان پہ ان کو مطلب عبادت کرنا چاہیے اور بچوں کو ہو نا اچھی تعم دلے چاہیے اچھا اچھے مدرسے میں بیچنا چاہیے اور اچھی جگہ کہ جیسے ہم جیسے ہم
ہ اچھا ماں باپ اگر ماں باپ اچھی تعلیم ہے بھائی جان ماں باپ کے پاس بچوں کو اچھی تعم ہی سکھائےیں ان کو نماز پڑھنا سکھائے روزہ رکھنا سکھائے دین اسلام میں ڈالیں قرآن پڑھنا سیکھا کتاب پڑھنا سیکھا ہے ا اچھے ن اچھے راستے میں ڈالیں آج کا جگ نیچن نکل کے دیکے بھائی جان آ باہر کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا کتنے کتنے بچوں کو زد موبائل وٹیوب سب دیکھتے ہوں گے بھائی جان ا کیسا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیسے افواہ اڑا رہا ہے تو اپنے بچوں کو اپنے نظر کے سامنے رکھیے بھائی جان کسی کی بھروشا مت کرے آج کل کسی کا وشواس کرنے لائق نہیں ہے بھائی جان
بہت اچھا فرمایا میں بہت اچھا فرمایا اپپ نے کیونکہ وشواس کا آج کل زمانہ نہیں رہا ب
بالکل آپ گھر پہ ہی وشواس نہ کریے بھائی جان آ گھر پہ ہی وشواس نہ کرے کسی کا اپنے بچوں کو اپنی نظر کے سامنے رکھھیے آپ آپ جائیے اپنے ساتھ میں لے کے جائیے بالکل کسی کے ساتھ مت بھیجیے بھائی جان بالکل کسی کسی کے ساتھ تو بھیجنا ہے چاہے گھر والے ہوں چاہے باہر والے ہوں آپ اپنی بیٹا بیٹی دونوں کو نظر کے سامنے رکھیے اچھی تعلیم دیجیے اگر آج آج آج اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے تو کل وہ اچھا ہی کریں گے ماں باپ کا نام روشن کریں گے بھائی جان
ہاں تو بچے کو جیسے اسکول بھی بھیجیں نا تو ایک جیسے ہم کیونکہ آج کل کیا جیسے بلیک بنے بلیک مین زیادہ ہوتے ہیں تو بچے کو ہے نا ایک ایسی گائیڈ دے تاکہ بچے کو اور اور دوسرے ویکتی کے ساتھ نہ جائیں اور جیسے ہم بیچ بھیتے ہیں تو ان کے پاسورڈ وغیرہ دے تو تاک ب بچہ بچہ مطلب ایسی استھتی میں نہیں آئے کیونکہ آج کل زمانہ نہیں رہا اور بچہ کو ہو سکے تو سوی میں جا کے لے گ ہے چھوٹ گیا ہے اور ہاں تو اس اور مطلب ہے نا ڈرائیور کو اپنی گائڈ کے لیے نمبر نمبر دیں اور دوسری چیز اسکول میں بھی جیسے جو میڈم ہے جو کوئی بھی ہے اسٹاف وغیرہ ان کو جو ہے نا اپنا کانٹیکٹ نمبر رکھے کچھ بھی ہو جائے تو کال کریں
چلو الحمد للہ بہت اچھی بات بتا رہے ہیں بھائی جناب
تو یہ چیزیں ہونی چاہیے مطلب اس میں کیا ج جیسے بہت اچھا رہتا ہے اللہ تعالی کی مہربانی بنی رہے اور اور بتائیے مطلب آپ آپ فرمائیے
جی بھائی جان اور بچے تو آج صبح اٹھے بھائی جان تو چلے گئے ہیں اسکول چلے گئے اب اسکول سے ڈیڑھ بجے آئ گے وہاں سے آتے ہی کہیں گے امی جان بہت اسیے بھک لگی کھانا نکال دیجے ان کے آتے آتے کھانا گرم گرم تیار رہتا ہے بھائی جان بچے رہتے ہیں تھک جاتے ہیں بچے رہتے ہیں تھک جاتے ہیں کانا چاہیے پھر بھائی جان اس کے بد اٹھنے کے بع چلا دیتے ہیں تھوڑا سا پھر سونے کے بعھ گے بھائی جان ٹیوشن چلے جاتے ہیں بھائی جان بچوں کو ٹائم ہی نہیں ہے بالکل میں ٹائم ہی نہیں دیتی ہوں تلاوت کرو نماز کرو قرآن کرو میری بیٹی ہے سات سال کی بھائی جان روزہ رہتی ہے
بہت اچھی بیے شک بیےسک ب مطلب آپ نے بہت اچھا فرمایا کیونکہ یہ ایک دن کے راستے پہ اسٹارٹنگ سے چلتے رہیں گے پھر آگے سمسیا نہیں ہوتی اور وہ ایک عادت
سات سال ہے میرے کو سمجھاتی ہے میرے کہتی ہے امی جان میرے کو نقاب دکھلائی ہے امی جان میں نقاب پہن کے جاؤں گی آپ بھی پہنی ہیں امی جان آپ نماز پڑھی ہے میرے بھی پڑھوں گی اپنے بھائی کو سکھائے گی بھائی اس کا کہے گا امی جان بالکل چھوٹے کپڑے مت پہنائیے آج کا جنگنیشن دیک امی جان کیسا چل رہا ہے بالکل اچھا نہیں چلا رہ با باہر نکل کے دیکھیے امی جان کیسا کیا ہو رہا میں بولی بیٹا صح آپح فما رہا ہے بیٹا صح بولے صحی بولے بالکل
جی ہاں آج کل کا دور کیا مطلب سنسکرتی سے ہٹ کر کچھ چیزیں جو سنسکرتی کو بول رہے ہیں اپنے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ شبحان اللہ بہت اچھا فرما ہے بھائی جان
چیزیں کیا جیسے سسکرتی سے وپریت جائیں گے تو وہ پرستتیاں غلط ہو جائ گی اور لوگ باگ
ہاں آپ یہ بتائیے بھائی جان آج کے جنریشن میں ہے ہی کیا ہے کیا ہے نماز نماز لے کے جائے گی نمازیں ہیں قرآنیں ہیں تلاوت کرے ہیں چوری پہڑی ہے چ آیاشین پڑی ہے چوری ملک پڑھیے یہ سب پڑھیے آپ دیکھیے یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنا رچک دیکھیے کیا رکچ میں کیسے ب کیسے برس رہی ہے آپ کے اوپر دیکھیے تھوڑا اللہ کی طرح گاہ میں چلیے اللہ کی طرف دھیان دیجیے تھوڑا سا یہ نہیں کہ انسان کمانے میں لگا ہوا ہے تو اللہ کے گھر کو بولا ہوا ہوا ہے اللہ کو بولتے ایسا نہیں ہوتا بھائی جان اللہ کا گھر یاد کریے پھر اپنا رشق دیکھیے ایسا اوپر والے کیسے اللہ تعالی اپ کے اوپر کیسے رزق فرما رہے ہیں تھوڑا بہت اللہ کو بھی دھیان دےنا چاہے بھائی جان
جی آپ سے باتیں کر کے گپتگو ہو کے بہت اچھا لگا ہم آپ سے پھر باتیں کرتے رہیں گے خدافظ
لی خدا حافظ السلام علیکم رحمۃہ اللہ وبرکاتہ بھائی جان
وعلیکم السلام